وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت ہیں جناب جی فرمائیے کیا حال ہے
سب ٹھیک ہے ابھی صاحب اللہ کا شکر ہے اللہ کا ر رحمت ہے
جی بڑھیا بڑھیا
ہوں
کھانا وغیرہ
کھانا مناہ خال آبتا
چلیے بڑی چلیے اللہ کا شکر ہے الحمد للہ چلیے اور مطلب کہ گرمی میں کیا استعمال کرتے ہیں زیادہ تر
جی نب وانی نب وانی
ہ کھانے میں
ہاں نہیں م تو دیکھو آپ صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ دال
جی
جی دال کھاتے ہیں ہم تو ادھر سے چھا چھاابڑی ہوتی ہے نا وہ کا لیتے ہیں کیونکہ سر کیا ہمارا صحیح سے ہی رہتا ہے ہلکا کھانا ہے اس سے ٹھنڈا ہی رہتی ہے نا گھر میں ابھی دہی مان لو آپ ابھی د ممی دہی امی جان دی کہ دیی دے جماتی ہے د گلے تھ ہیں دیہی بھی اچھا لگتا ہے سب دن میں گرمی میں تو
جی بہت بہترین بہترین ابھی کیا ہے کہ دیکھیے مجھ موسم جو اس قدر شدید گرمی پر رہی ہے تو اس میں کیا ہے کہ لوگوں کو چھاچھ اور دہی رائتا وغیرہ استعمال کرنی اس سے کیا ہے کہ آپ کے پیٹ ٹھڈ رہے گا جب پیٹ ٹھڈا رہ گا تو ان شاء اللہ ان شاء اللہ پسینے کمائیں گے شریر بھی ٹھنڈا رہ گا نہیں ڈسم کیا آ جا بھی ٹھنے ہوں گے ہے کیا نہیں
اب یہ کیا اب گرمی اتنی پڑ رہی ہے کہ آدمی سن نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ برسات نہیں ہو رہی ہے ا برسات آتی رہتی نا تو ماشاء اللہ کہ کیا بول رہوں آپ سے جی
ج لیکن ان شاء اللہ لیکن ان شاء اللہ جو ہے لگتا ہے کہ مطلب کہ تھوڑے وقت میں جو ہے بارش کا موسم بھی آنے والا ل
جی بارش کا موسم آئے گا نا جب تو یہ مان لو آپ ہمارے کھیت ہرے بھرے ہو جائیں گے ماشاء اللہ
جی اچھا اللہ کا جی جی ل ہوا ہے اس کی بے قدر کرنی چاہیے گرمی ہے آپ کی بات سمجھ گئے تھوڑی سی پریشانی ہے انسانوں کے اندر لیکن یہ ہے کہ پریشانی ہو آسانی ہو بس سبر کرنی
خبر ابھی جب ایک یہ بتاؤ اللہ میاں نے تین تین مہینے سب چیز کے دیے ہیں تین مہینے سردی کے دیے تین مہینے گرمی کے دیے تین مہینے چووماسہ کے دیے م ہر مہینے دے رکھے نا سردی آتی ہے تو ہم گرمی کو یا کرتے گرمی آتی تو ہم سرد بھی یاد کر لیتے ہیں لیکن اللہ م نےا جو جو موسم بنایا ہے نا اس کو تو مطلب سین کرنا پڑتا ہے
جی جی بالکل دیکھیے موسم جو بنایا یہ انسانوں کے فائدے کے لیے بنا بھائی اس چیز کو لوگ سمجھتے نہیں ہے بھائی جی جی بھائی انسانوں کے فد آپ دیکھیے انسان کسانوں کے فائدے کے لیے اپ دیکھیے جو کام نہیں کرتا جس کو کھیتی نہیں ہے اس کو تو گرمی مطلب مطلب کہ کیا کہتے ہیں کہ پریشان لگتا ہوگا زیادہ مطلب کہ یہ یہ پریشانی لگتی ہوگی گرمی لیکن یہ کہ کسان وغیرہ جو ہے ان کی کی کھیتی ہو جاتی ہے پانی ہاں یہ کی کھیتی ہو جاتی ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے اب زیادہ برسات ہو تو کام والے کو کام دھندے والے کو دکان والے کو اگر کوئی گراہک نہیں آئے یا خریدار نہیں آئے تو اس کو پریشانی ہوتی ہے لیکن وہی برسات جو ہے بارش جو ہے ہمارے کسان بھائیوں کو فائدے مند ہوتا ہے ہے کہ نہیں جی اور کیا ہے کہ بارش جو س اس شدید گرمی میں بارش جو ہوتی ہے یہ تو اور زیادہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب کہ فائدے مند سب کے لیے ہوتا ہے شدید گرمی میں بارش اگر ہو جائے تو سب کا مطلب دل بھاگ باغ ہو جاتا ہے
تو بارش آنا بھی ضوری ہے ہمارے صاحب کیونکہ ابھی صاحب کیونکہ بارش سے ہی ہماری فصلیں بڑے اگتی ہیں کیونکہ جب بھی کھیتی بڑیا ہو پاتی ہے جب بارشوں
جی جی بالکل صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے پانی دیکھیے پانی آدمی کے شریر کے کے لیے جتنا ضروری ہے اتنا ہی مطلب کہ لہ کے لیے اور کیا کہتے ہیں کہ جیسے چاول وغیرہ ہو گیا یا گیہوں وغیرہ یہ جو غلہ پیدا ہوتے ہیں ہمیں کھیت سے ان کے لیے بھی پانی بہت
دیکھو پانی کا متو اتنا ہے کہ میں آپ کو کہواتا ہوں کہ پانی کے بغیر کو جانور نہیں ہے کوئی انسان نہیں کیونکہ اللہ میاں نے پانی ایسی چیز بنائیے کہ کھانے بغیر آدمی رہ کھانا بغیر آدمی رہے سکتا ہے لیک پانی پیے بغیر آدمی بھی نہیں رہے سکتا کہ پانی ہی سب سے میھ
ہاں جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے آپ دیکھیے کہ مطلب کہ آپ کہیں کہیں ریلوے اسٹیشن پہ لکھا رہاتا ہے کہ جل ہی جیون ہے مطلب کہ پانی ہی زندگی ہے کہ نہیں
تو زندگی نہیں ہے ہماری اللہ میاں نے فرمایا کہ پانی کو بھی ویسٹ مت کرو مطلب پانی کو بھی لمٹ سے سے بیسٹ
ہوں ہ جی جی پانی کی قدر کرنی چاہیے پانی کی اہمیت جو ہے آپ اس سے جا کے پوچھے کہ ایک وقت پانی آتا ہے دوسرے وقت پانی کے لیے مطلب کہ ترس جاتا ہے اور پانی کے لیے مطلب کہ بہت ہی پریشان ہوتا تو ہے کہ نہیں جی آپ مرے دیکھیے گاؤں میں تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ پانی کی بہت ہی فراوانی ہوتی ہے اور یہی لے لیجیے مطلب کہ کیا کہتے
سٹی سٹی میں تو پانی آتا ہی نہیں ابھی ج پیسوں کا پانی پبلک مطلب دس روپ بیس لیٹر کا بیس روپئے کا پچاس روپئے کا لے ہیں ا ٹینکر آتے ہیں جے سٹی میں ک بھی لے لو آپ نا
جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے اب تو یہاں تو پھر بھی یہاں تو پھر بھی ات دقت نہیں ہوتی ہے ہم تو ممبئی کے اندر دیکھیں کہ لووں کے اندر کئی چار چار دنوں تک پانی نہیں آ رہا لوگ نہانے کے لیے بھی دوسرے جگہ پہ جاے ہیں
ماشاء اللہ سبحن اللہ جی جی بالکل کیونکہ گاؤں میں کیا ہے سب سویدھا لبدھ میں پانی کی بورورنگ کی کہ مطلب سب چیز اپلبد ہے تا تالاب ہے نزدی ہے اب سٹی میں تو اس چیز کو یہ چیزیں تو پائی نہیں جاتی
ج
سٹی کے اندر کیا ہے ان پانی کی تو ویلو مطلب بہت کم ہے اوریی گاؤں کے اندر تو اتنی ہے ابھی صاحب کی گاؤں میں پانی ہی پانی ہے گاؤں میں
جی جی بالکل صحی بات ہے بالکل صحیح بات ہے ہم ہمارے علاقے کی طرف جو ہے جب بارش کا موسم زیادہ ہوتا ہے نا تو ہمارے یہاں کیا کہ سیلاب کا ڈر ہوتا ہے سیلاب کا خطر ہو جیسے گھروں تو تک بش بارش کا پانی گھروں تک آ جاتا ہے
جی بالکل
جی تو یہ ہوتا دیکھیے کہ مطلب کہ انسان کو کسی بھی چیز ہو جیسے پانی نہیں یہاں تک کہ دانا کھانے والی چیزیں
جی بالکل وہ تو ہے
آپ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو مطلب کہ آپ اس سے جا کے پوچھیے جس کو ایک وقت کھانے کے لیےنے ملتا
بالکل بالکل بہت صحیح ہم سے ایک نے فرمایا تھا ابھی صاب میں بتااتا ہوں آپ کو کہ جتنی روٹی کھاتے ہو نا آپ اتنا ہی آٹا گوجا کرو فالتو مطلب روٹی بچ نا اس کو پھینکا مت کرو کیونکہ نہ اناج کی بھی۔ اتنی تھ کہ اس کی ویلو آدمی نہیں کر رہا ہے
جی جی دیکھیے ہم دیکھیے ہم لے ہمارے یہاں دیکے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسان نہیں ہیں ہم کسان کی طرف محنت نہیں کر رہے ہیں ہم تو مطلب کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پیسے کیا
اور یہ گیہوں لے لیا ہم نے چیز لے لی جی جی جی اب کسان بھائی سے پوچھو جا کے وہ کتنی محنت کرتے ہے گیہوں کے لیے کتنے پانی پلااتے ہے گیہوں کو جبھی تو گیہوں ہوتا ہے
جی جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے دیکھیے انشاءاللہ تعالی دیکھیے ہم لوگ کو جہاں تک کوشش کرنی چاہیے پانی کے اور پانی پانی کی اہمیت اور پانی کی مطلب کہ کیا کہتے ہیں حفاظت کرنی چاہیے اور دانا ہے اس کے بھی حفاظت کرنی چاہیے اگر پروگرام بھی ہو تو پروگرام میں اتتے کھانے بنائے جتنے ہم مطلب کہ دوسرے آدمی جتنے آ رہے جتنی دعوت ہے دیے ہیں اتنے کو ہم مطلب کہ اتنے حساب سے بنائے کھانے کو لیکن کھانے کو مطلب کہ پھینکے نہیں یہ کی مطلب کہ اہمیت ہونی چاہیے اور اگر کھانا زائد ہو جائے تو غریبوں تک پہنچائے کھانا اگر زائد ہو جائے بےیکار ہو جائے مطلب خراب ہو جائے تو مطلب کہ کچھ اگر انسان اگر کھانے کے لیے نہ رہے تو اس کو یہ ہونی چاہیے کہ پھینکنے سے اچھا کہ جانوروں تک
جی ہم ج اب بہت بیسٹ کے بیٹھا ہ یہ سب سے بڑا اسوپ کا کام ہے
جی جی بالکل
ہم تو ایسے کرتے آپ کتاب کی جتنی روٹی بیٹھے ینر ہم تو کسی گائے کو کھلا دیتے ہیں کسی کتے کو کلا دیتے ہیں کیونکہ وہ کسی کام تو آدمی چاہیے نا پھینکنے سے ماسا اللہ کی پھینکنے سے بڈا کسی بھی کام تو آ رہی ہے نا
جی جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے جی جی ت دیکھیے انسانوں کو مطلب کہ کوشش نہیں دیکھیے پانی کی اہمیت ابھی شریر گرمی پر اگر زیادہ واب کمانا چاہتا ہے نا تو مطلب کہ پانی کا انتظام جیے راہ چل مسافر ہے کوئی راستے میں چل رہا ہے گاڑی گھوڑے سے سے اپنا سفر میں جا رہا ہے تو اس کے لیے پانی کا انتظام کرے چوراہے پہ کہ بھائی پانی پی لو شکنجی کا مطلب کہ انتظام کرے تاکہ مطلب کہ وہ پیے اور وہ پینے کے بعد ہم کو دوئے دیں ہیں کہ نہیں
صلہلہ
جی یہ جو ہے مطلب کہ گرمی کا موسم جو ہے یہ اگر ہم چاہے نا تو اس کو مطلب ہم اپنے دعا لینے کا ذریعہ بنا سکتے
جی جی جی گرمی میں یہی ہے بالکل رائٹ بات بولی ماشاء اللہ امین آپ کی باتوں کو میں میں بہت اچھا لگا
جی کئی شاء اللہ تعی ہم تو حد ک ال امکان یہ کوشش کریں گے کہ کہ ہم بھی مطلب کہ زیادہ سے زیادہ لووں کو ٹھنڈا پانی پلاائے ہیں کہ نہیں ہاں اگر اللہ نے اگر اللہ نے اگر اللہ نے مال و دولت دے رکھ کا ہے تو ہم کیا کرتے راستے پہ مطلب چوراہے پہ واٹر کولر لگوا د تاکہ اس سے لوگ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیئے اس سے فائدہ دوسرا اٹھائے گا اور ہم کو دعائیں بھی دیں گے اور ہم کو ثواب بھی ہوگا جی جی آئے گا اور ہمارے پوری زندگی کے گنااہ کو معاف کر گم کو معلوم نہیں ہے اسی لیے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا سا ابھی نیک کام کرتا رہے تاکہ کو ایک پل میں ختم کر جوان ساتھی ہو دوستوں سے کہیں کہ ان کے پانی کا انتظامات کرے دوسروں کو پانی پلایا کرے گرمی میں ہاں جی ہم بھی ان شاء اللہ عہد کرتے ہم اپنے دوستوں کوب بولیں گے اپنے ساتھیوں سے بولیں گے ان شاء اللہ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا السلام علیکم رحمت اللہ
السلام رحمۃ اللہ